ہیلو
ہیلو
السلام علیکم
و ععلیکم السلام
ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک کووں
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں ہمارے گھر میں سب ٹھیک
جی الحمد للہ اور کھانا کھایا
ہاں میں نے کھایا آپ نے کھایا
ہاں میں نے بھی کھایا چائے پی
ہاں چائے پی
ٹھیک کیسا رہاؤ تمہارا دل
اچھا تھا وہ رکھے سو
میرا بھی اچھا ہی تھا لیکن آج پتہ نہیں کیوں اسکول کی یادیں بہت آ رہی تھھی
بالکل صحیح کہا تھا تم نے اسکول کی یاد ہے و کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہوتی ہے جب اسکول ختم ہو جاتا ہے تبھی اس کی اصل اہمیت سبھ جاتی ہے
ہ جب ہم اسکول میں ہوتے ہیں تو اکثر جلدی گھر جانا چاہتے ہیں لیکن جب اسکول چھوٹ جاتا ہے تو وہی دن سب سے زیادہ یاد آتے ہیں
مجھے تو اپنا اسکول کا پہلا دن بھی یاد ہے میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اور میری امی مجھے کلاس تک چھوڑنے گئی تھیں
میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا میں پہلے دن رو پڑی تھی کیونکہ مجھے لگا تھا کہ امی مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی اور میں اکیلی رہ جاؤں گی
س میں ہم کتنے معصوم خگ کرتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پٹانا چاہتے تھے
بالکل پھر دھیرے دھیرے اسکول ہمارا دوسرا گھر بن گیا وہاں کے ٹیچرس کلاس میٹس اور اسٹاف سب اپنے لگنے لگے
مجھے سب سے زیادہ اسمبلی یاد آتی ہے صبح سب اسٹوڈینٹس لائن میں کھڑے ہوتے تھے اور پریئر کے بعد نیشنل اتھم گایا جاتا تھا
ہاں اور اسمبلی کے بعد پرنسپل کی اناؤنسمنٹس ہوتی تھیں کبھی کسی کمپٹیشن کا رزلٹ سنایا جاتا تھا اور کبھی کسی اسٹوڈنٹ کی تعریف ہوتی تھی
جب کسی اسٹوڈنٹ کا نام تعریف کے لیے لیا جاتا تھا تو سب اس کے لیے تالیا ب جاتے تھے وہ یہاں بہت خاص ہوتا تھا
مجھے اپنی کلاس بھی بہت یاد آتی ہے بلیک بورڈ ڈیسک اور ٹیچرس کا لیکچر دینا سب کچھ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے
اور یاد ج ج ٹیچر کلاس میں انٹر کرتی تھی تو سب اسٹوڈینٹس ایک ساتھ کہتے تھے گڈ مارنگ ٹیچر
ہاں اور اگر کوئی اسٹوڈینٹ بات کر رہا ہوتا تھا تو ٹیچر فوران اس کا نام لیتی تھی
مجھے کچھ ٹیچرز بہت پسند تھیں وہ صرےف پڑھاتی ہی نہیں تیں بلکہ ہمیں اچھی باتیں بھی سکھاتی تھیں
ٹیچرز واقعی ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ ہمیں صرف کتاب علم نہیں دیتے بلکہ اچھا انسان بننا بھی سکھاتے ہیں
مجھے اپنی اردو ٹیچر بہت یاد آتی ہیں ان کا پڑھانے کا انداز اتنا پیارا تھا کہ مشکل سے مشکل چیپٹر بھی آسان لگتا تھا
میرے لیے میتھس ٹیچر بہت یادگار ہے پہلے مجھے میتھس سے ڈر لگتا تھا لیکن انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے سمجھاائے کہ مجھے میتھس پسند آنے لگی
اسکول کے دوست بھی تو یادوں کا بہت بڑا حصہ ہوتے تھ ہیں
بالکل اسکول فرینڈس کے ساتھ گزارا ہوا وقت کبھی نہیں بول سکتے
یاد ہے لنچ بریک کا ٹائم
ہ ارے لنچ بریک تو ہر اسٹوڈینٹ کا فیوریٹ وقت ہوتا ہے
ہم سب دوست مل کر ایک جگہ بیٹھ اور اپنا للن شیئر کرتے تھے
ہاں کبھی کسی کے لنچ میں سینڈوچ ہوتا تھا کبھی پراٹھا اور کبھی نوڈلس ہم سب مل کر مزے سے کھاتے تھے
اور اگر کسی کا پن زیادہ بیزی ہو چکا تھا تو سب اسی کے آس پاس جمع ہو جاتے تھ
بالکل صحی شیئرنگ اور کیئرنگ کی عادت بھی اسکول میں ہی سیکھی تھی نا
مجھھے اسکول کے اینول فنکشنز بھی بہت یاد آتے ہیں
ہاں اینول ڈے کی ت تیاریاں کتنی ایکسائٹنگ ہوتی تھی
ورن ہفتوں تک پریکٹس کرتے کوئی اسپیچ کرتا تھا کوئی ڈرامہ ہو کوئی ڈانس کلچر پرفارمنس
ہاں اور جب فنکشن کا دن آتا تھا تو سب نئے کپڑے پہن کر بہت خوش ہوتے تھے
پیرنٹس فنکشن دیکھنے آتے تھے اور اپنے بچوں پر فخر محسوس کرتے تھے
مجھے ایک بار اسپیچ کمپٹیشن میں حصہ لینا یاد ہے میں بہت نروس ہوئی تھی
پھر کیا ہوا
جب میں اسٹیج پر گئی تو شروع میں تھوڑا ڈر لگا لیکن پھر ہمت کر کے اسپیچ پوری کری میں نے سب نے تالیاں بجائی تو میرا کانفیڈینس بہت بڑھ گیا تھا
واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے اسکول ہی وہ جگہ ہے جہاں اپنی اسکلس کو ڈیولپ کرتے ہیں
بالکل اسکول ہمیں کانفیڈینس اور لیڈر شپ بھی سکھاتا ہے
مجھے اسپورٹس ڈے بھی بہت یاد آتا ہے
ہاں اسپورٹس ڈے کا مزہ ہی کچھ اور تھا
رننگ ریس سیک ریس اور دوسرے گیمز میں حصہ لینا بہت ایکسائٹنگ لگتا تھا
ہاں اور جب کوئی ریس جیت جاتا تھا تو اس کی خوشی دیکھنے لائق ہوتی تھی
چاہے وہ ہم جیتے یا نہ جیتے ہم ٹیم ورک اور اسپورٹس مین شپ ضرور سیکھنے کو ملتا تھا
یہ بات بالکل صحی ہے
اسکول ٹرپس بھی یا ہے
ارے بہت اچھی طرح اسکول ٹرپس کا نام سنتے ہی سب اسٹوڈینٹس خوشی سے جوم ہوتے تھے
ٹرپ کےلئے پرمیشن سلپ لینا اور پھر تیاری کرنا کتنا ایکسائٹنگ ہوتا تھا
بس میں بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ گانے گانا اور باتیں کرنا بھی بہت مز دار ہوتا تھا
اور جب ٹیچر کہتے تھی کہ سب اپنی سی پر بیٹھو تو کوئی بھی فورا نہیں مانتا تھا
ہاں بالکل
اسکول لائبریری بھی مجھے یاد آتی ہے
ہاں لائبریری بہت سکون والی جگہ ہوتی تھی
وہاں ہر طرح کی کتابیں ملتی تھی کہانیاں ناولس اور علم سے بری ہوئی بکس
لائبریری نے ہماری ریڈنگ ہیبٹ کو بہت امپروو کیا تھا
مجھے ایگزام کے دن بھی یاد ہے
ہ اگزام کا نام سنتے ہی اسٹوڈینٹس کے چہرے بدل جاتے تھے
ہاں ایگزام سے پہلے سب بس سیریس ہو جاتے تھے اور ریویژن میں لگ جاتے تھے
اور ایگزام ہال میں سب اتنی خاموشی سے بیٹھتے تھے کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے سکتی تھی
لیکن ایگزام ختم ہوتے ہی سب کے چہرے کھل اٹتے تھے
ہاں پھر چھٹیوں کا انتظار شروع ہو جاتا تھا
سمر ووکیشنز کا مزہ ہی کچھ الگ تھا
ہاں لیکن وکیشنس کے بعد جب اسکول دوبارہ کھلتا تھا تو دوستوں سے ملنے کی خوشی بہت ہوتی تھی
کوریڈورس بھی آ جاتے ہیں جہاں ہم کلاس ہی کلاس جایا کرتے تھے
ہاں اور اسکول کی کینٹین بھی
ہاں کینٹین کی اسنیکس اسٹوڈینٹس کو بہت پسند ہوتے تھے
مجھے یاد ہے کبھی کبھی ہم اپنی پاکٹ منی بچاتے تھے تاکہ کینٹین سے کچھ کھا سکیں
اسکول کی شرارتیں بھی یادگار ہوتی ہیں
بالکل کبھی کسی دوست کی پینسل چھپا دینا اور پھر ہنسنا
یا پھر کلاس میں چھوٹی موٹی مستی کرنا
جی ہاں بالکل لیکن ہمیں ہمیشہ پتا ہوتا تھا کہ ہمیں حد میں رہنا ہے اور کسی کو پریشان نہیں کرنا
اسکول نے ہمیں ڈسپلن بھی سکھایا
ہاں وقت پر آنا یونیفارم صاف رکھنا اور رولس فالو کرنا سب اسکول ہی سکھاتا ہے
مجھے رزلٹ یاد ہے
رزلٹ ڈے پر ہر اسٹوڈنٹ تھوڑا نروس ہوتا تھا
اور جب ب م ملتے تھے تو گھر والے بھی بہت خوش ہوتے تھے
سکول کے وہ دن واقعی بہت قیمتی تھے
سچ کہوں تو اس کو صرف تعلیم حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہوتا بلکہ زندگی سیکھنے کی جگہ ہوتی ہے
بالکل وہاں ہم دوست تھی عزت محنت اور ذمہ داری سے سب کچھ سیکھتے ہیں
آج جب ہم وہ پرانی تصویریں دیکھتے ہیں تو اسکول کے دن پھر سے یاد آ جاتے ہیں
ہاں اور ہر تصویر کے ساتھ کوئی نہ کوئی خوبصورت یاد جڑی ہوتی ہے
کچھ دوست آج بھی کنٹیکٹ میں ہیں اور کچھ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے
لیکن یادیں یادیں کبھی پرانی نہیں ہوتی
بالکل اسکول مم وس کے ساتھ اور بھی قیمتییں لگنےنے لگتی ہیں
مجھے لگتا ہے کہ اگر زندگی میں کسی کا دور کو دوبارہ جینے کا موقع ملے تو میں اسکول کے دن ہی چنوں گی
میں بھی وہاں نہ زیادہ فکرے ہوتی تھیں اور نہ ہی زیادہ ذمہ داریاں
دوستی پڑھائی کھیل اور خوشیوں کی ہی خوشیاں ہوتی تھیں
اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر دن کچھ نناایات سیکھنے کو ملتا تھا
سکول نے ہمیں وہ بنیاد دی جس پر آج ہم اپنی زندگی کھڑی کر رہے ہیں
بالکل اسی لیے اسکول کی یاد ہمیشہ دل کے قریب رہتی ہیں
آج کی اس بات چیت نے مجھے پھر سے اسکول کے دنوں میں لے آیا
مجھے بھی پرانی یادوں کو یاد کرنا ہمیشہ دل کو خوشی دیتا ہے
اللہ کرے سب اپنی اسکول لائف کی اچھی باتوں کو یاد رکھے اور ان سے سیکھی ہوئی چیزوں کو اپنی زندگی میں استعمال کریں
عمی
چلو کرتے ہیں بات اللہ حافظ